السلام علیکم
ولیکم السلام
ٹھیک ہو
ہاں آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھی سے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں آپ کے گھر میں سب ٹھیک
شکر اللہ کا اور کیا کر رہی ہو
میں بس بیٹھ ہی تھی آپ کیا کرہ رہے تھے کیا اچھا ٹھیک اور آپ کا دن کیسا گیا آج
میرا دن بہت بہتر گیا میں آج سوچ رہی تھی کہ میں آپ کو کال کروں گی آج ہم کسی مطلب نا گفتگو کسی بات پہ گفتگو موضوع پہ گفتگو کریں گے
ہاں دشمنی پہ کیسا رہے گا
ہوں
دشمنی پررباد کر یہ ایک اہم اور دلچسپ موضوع ہے کیونکہ دشمنی انسانی زندگی پر گہرا اثر ڈالتی ہے
ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے دشمنی ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کے دل میں نفرت غصہ اور اتکام کا جذبہ پیدا کرتا ہے جب دو افراد یا دو دو گروہ ایک دوسریے کے خلاف ہو جاتے ہیں تو ان کے درمیان محبت اور بھروسہ ختم ہو جاتا ہے
دشمنی اکثر غلط فہمیوں حسد تھکبر لالچ کسی جھگڑے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے چھوٹی سی بات اگر وقت پر حل نہ کی جائے تو بڑی دشمنی میں تبدیل ہو سکتی ہے
ہاں ہاں میں نے بھی دیکھا ہے کہ کئی مرتبہ لوگ معمولی باتوں پر ناراض ہو کر سالوں تک ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے یہ روایہ صرف دشمنی کا بڑھاتا ہے
بالکل اسلام بھی دشمنی اور نفرت سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے ہمارے دین میں محبت معافی اور بھائی چارے کی بہت اہمیت ہے
اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاف کرنا اور صلاح کروانے کی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ کیا تھا
بڑا سبق ہے آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنی پال لیتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی لوگ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلاتے نظر آتے ہیں
صحیح کہا دشمنی کا سب سے بڑا نقص نقصان یہ ہے کہ یہ انسان کا سکون ہے لیتی ہے جو شخص ہر وقت اپنی دش من کے بارے میں سوچتا رہتا ہے وہ خود بھی پریشان رہتا ہے
جی ہاں دشمنی صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پورے خاندان اور معاشرے کو متاثر کرتی ہے کئی مرتبہ تو دو افراد کی دشمنی ان کے گھر والوں تک پھیل جاتی ہے
ہمارے معاشرے میں زمینی جھگڑے جائیداد کے مسائل اور خاندانی اختلافات اکثر دشمنی کی وجہ بنتے ہیں لوگ عدالتی چکروں میں سالوں تک پھنستے رہتے ہیں
اور اس دشمنی کی وجہ سے وقت پیسہ اور طاقت سب ضائع ہو جاتے ہیں اگر لوگ صلح اور برداشت کا راستہ اختیار کرے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں
تمہارے خیال میں حسد کا دشمنی سے کیا تعلق ہے
میرے خیال میں حسد دشمنی کی بنیاد دی وجوہت ہے جس میں جب کوئی شخص دوسرے کی ترقی دیکھ کر جلتا ہے تو اس کے دل میںں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے
بالکل اس لیے ہمیں دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا چاہیے اور اپنی محنت پر توجہ دینی چاہیے
دشمنی کا ایک اور سبب غصہ بھی ہے جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو وہ ایسے ال فاظ یہ ایسے کام کر دیتا ہے جن پر بعد میں اسے پچھتاوا ہوتا ہے
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اگر انسان اپنے غصے پر قابو پ لے کو کوئی جھگڑا پیدا ہی نہیں ہوگا
بہت خوب مجھے لگتا ہے کہ دشمنی کی آگ کو بجھانے کے لیے سب سے پہلا قدم معافی ہے جب ایک شخص معاف کر دیتا ہے تو دوسرے کے دل میں بھی نرمی پیدا ہوتی ہے
یہ بات بالکل درست ہے معافی دینا کمزوری نہیں بلکہ بہادری کی نشانی ہے ہر کوئی بدلا لے سکتا ہے لیکن معاف کرنا صرف مضبوط کردار والے لوگوں کا کام ہے
آج کی دنیا میں امن اور محبت کی سخت ضرورت ہے اگر ہر شخص دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو دشمنی کے موقعے کم ہو جائیں گے
دشمنی کا اثر تعلیم پر بھی بڑھتا ہے اسکول اور کالج میں جب اسٹوڈنٹ آپس میں دشمنی رکھتے ہیں نا تو ان کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے
بالکل ان کی توجہ علم حاصل کرنے کے بجائے لڑائی جھگڑے پر لگ جاتی ہے اس سے ان کا مستقبل نقصان اٹھاتا ہے
اسی طرح دشمنی کا اثر صحت پر بھی پڑتا ہے نفرت اور غصہ انسان کو ذہنی طور پر پریشان رکھتے ہیں
جی ہاں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ زیادہ ٹینشن اور غصہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے دشمنی انسان کو اندر رونی طور پر کمزور کر دیتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ دوستی اور محبت دشمنی کا بہترین علاج ہے
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں جب لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور دشمنی ختم ہو سکتی ہے
تاریخ میں بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں جہاں دشمنی نہ قوموں کو جہاں دشمنی نے قوموں کو تباہ کر دیا
ہمیں یہ بھی مثالیں ملتی ہیں کہ جب لوگوں نے صلح اور اتحاد کا راستہ اپنایا تو ترقی حاصل کی
دشمنی انسان کو تنہا کر دیتی ہے جو شخص ہر کسی سے جھگڑا رکھتا ہے تو لوگ اسے دور رہنا پسند کرتے ہیں
بالکل اچھا اخلاق اور نرمی لوگوں کو قریب لاتی ہے جبک سختی اور دشمنی دور کر دیتی ہے
ہاں کیا تم سمجھتے ہو کہ سوشل میڈیا دشمنی کو بڑھاتا ہے
کئی مرتبہ لوگ بنا سوچ سمجھے کمنٹس کر دیتے ہیں جس سے جھگڑا اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے ہمیں ان لائن بھی اخلاق اور احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے
ہاں ہاں یہ بہت اہم بات ہے اج کل لوگ فورا ری ایکٹ کرتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں
اگر ہر شخص سچ بولے انصاف کرنے اور دوسروں کا احترام کرنے کی عادت بنا لے تو دشمنی بہت حد تک کم ہو سکتی ہے
دشمنی کی وجہ سے کبھی جرم بھی بڑھ جاتا ہے لوگ انتقام لینے کے لیے غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں
اس لیے قانون اور اخلاقی تعلیم بہت ضروری ہے ہمیں بچپن سے ہی محبت اور امن کی تعلیم دینی چاہیے
بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ اگر کسی سے اختلاف ہو تو بات چیت سے مسئلہ حل کریں
جی ہاں لڑائی اور دشمنی کسی مسئلے کا حل نہیں گفتگو اور سمجھداری ہی بہترین راستہ ہے
مجھے لگتا ہے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ نفرت اور انتقام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے
بلکل دینی تعلیمات انسان کے دل کو صاف کرتی ہے اور اسے معافی اور رحمت
دشمنی کی وجہ سے کئی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں دوست الگ ہو جاتے ہیں اور خاندان بکھر جاتا ہے
اور جب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو انہیں دوبارہ جوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے ہمیں دشمنی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے
نہیں پہلے ہمیں اس کی بات سمجھنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط فہمی ہو اگر مسئلہ ہو بھی تو صلح اور معافی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے
یہ بہت اچھی بات ہے ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے
اور جو دوسروں کی غلطی معاف کرتا ہے اللہ تعالی بھی اس پر رحم فرماتا ہے
دشمنی کے مقابلے میں محبت کی طاقت زیادہ ہوتی ہے محبت دلوں کو جوڑتی ہے جبکہ دشمنی توڑتی ہے
جی ہاں یہ اپ نے یہ بات بالکل صحیح کہی محبت سے امن پیدا ہوتا ہے اتحاد پڑھتا ہے اور معاشرہ ترقی کرتا ہے
ہاں ہاں اج کی گفتگو سے مجھے یہ سبق ملا کہ دشمنی سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ دشمنی سے مطلب جو لوگ دشمنی کرتے ہیں اس سے نقصان ہی خود کو ہوتا ہے نہ کہ فائدہ ہوتا ہے
جی ہاں آپ نے صحیح کہا کہا اور مجھے یہ سبق ملا کہ معافی برداشت اور اخلاق ہی دشمنی کو بہترین علاج ہے
تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ نفرت کے بجائے ہم محبت کو فروغ دے
جی ہاں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو حسد غسے اور نفرت سے پاک رکھے اور سب کے ساتھ بھلا سلوک کریں
بہت شکریہ اج کی گفتگو بہت مفید رہی
شکریہ امید ہے کہ جو لوگ اس گفتگو کو پڑھیں گے وہ دشمنی سے بچیں گے اور محبت اپنائے گے
ہاں دشمنی ایک بری عادت اور نقصان دہ جذبہ ہے جو فرد خاندان اور معاشرے کو متاثر کرتی ہے
جی ہاں اس سے نفرت بے چینی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں
ہاں اسلام اور اخلاق کی تعلیمات ہمیں معافی صبر اور محبت کا درس دیتی ہے
جی ہاں اگر ہم برداشت انصاف اور اچھے اخلاق کو اپنائیں تو دشمنی کی جگہ محبت اور امن کو فروق دے سکتے ہیں
اسی لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دشمنی سے بچے اور صلح محبت اور بھائی چارے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں
جی ہاں آپ نے صحیح کہا
چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ